ہلو ہاں بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان
اور بھائی سب کہہ رہی ہے
ا سب خیریت میں اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور اللہ کی مہربانی رہے گی تو اچھا رہے گا اور آج بھی پھر پھر آج آج اللہ کی مہربانی ہوگی تو آج بارش ہو جائے گی
ہوتا ہے
ہاں اللہ تع ہاں ب پل بھی ہو رہے ہیں اور بارش کا موسم بھی ہو رہ گا ہے
ہاں تمہارے یہاں ہو رہا ہے یہاں تو تھوڑی تھوڑی دوب بھی کھل رہی ہے
ہم تو یہی ہے میں اللہ تعالی کی مہربانی ایک بار جم کی بارش ہو جائے تو ٹنڈ مطلب بی ٹھڈک تو ہو گئی مگر ایک اور اچھی طریقے سے ٹھڈک ہو جائے
ا تو ہے
آ اور آپ کی طرف بارش ہو گئی آپ ک طرح بارش ہو گئی
ہاں وائی سو سام کو ہوئی تھی وارس
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا آپ پوروی راجستھان سے ہوں گے
نہیں میں دھولپور سے آام پور بھی راستھان سے دولپور میں ہی آتا ہے پوری راستان
ہاں اچھی بات ہے آپ کی طرف کیا کیا فصل بوتے ہیں
ہماری طرف فصل زیادہ تر رہتے جیسے کہ گیہوں باجرہ سرسوں
اچھا جیسے ابھی خریب کی فصل ہے تو قریب کی فصلوں میں کون سی فصل اگاتے ہیں زیادہ تر
باجرا
اچھا اچھا اچھا اچھا
ایسی فصلیں اگاتے ہیں ہمارے یہاں
اچھا ہماری طرف کیا جوار ہو گئی جوار ہو گئی باجرا ہو گیا ادھر مونگ ہو گئی ادھر مونگلی ہو گئی ایسی چیز ایسی پصل مکا بھی بولتے ہیں ایسی بات نہیں باجرے بھی بولتے ہیں
ہاں وہی سب ہوتا ہے جیسے کہ
ا اچھی بات ہے اور اللہ کی مہربانی رہے گی تو آپ کی بات اصل اچھی ہوگی یہی درخواست کرتے ہیں یہی
وہ تو ہے وہیں پر ایسا ہوتا ہے جب کبھی کبھی تو فصلوں کو بھی کھڑی فصلوں کو بھی خراب ہو جاتا اتنا پانی پڑتا ہے اور جب پانی کی ضرورت ہے تو تب پانی پڑتا نہیں ہے
آئیے اللہ کی مہربانی ہوگی تو صحیح ہوگی پسل نہیں تو کہ وہ کہ ن بنانے والا بھی وہی ہے لائی ہے اور ب گاڑنے بگاڑ بھی سکتا ہے بنا بھی سکتا ہے
پر پھر بھی یہ پرکرتی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب
ہاں یہ پرکرتی کی وجہ سے ہو رہا ہے صحیح بات ہے
ج پرکرتی کو نشٹ کرو گے تو یہ تو ہوگا
آ
بت ہے پرکرتی کے پرکرتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تو وہ تو پرکرتی پھر ہمارے ساتھ کرے گی
ہاں پرگتی کون سی چھوڑنے والی پھر اپن کو پرکت کے س پرکت نشٹ کریں گی تو پرکتی ت ہمہارےاتھ کرے گی نشٹ
ہوتے ہیں
ہ
اور بھائی سناؤ تو
اور تو بڑھیا ہے بھائی جان اللہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اس لیے آپ سے باتیں ہو رہی ہے آج آج ان کا ان کا ملانا ان سے آپ سے بات کرنا اللہ تعالی یہ مہربانی ہے
ہاں وہ تو ہے بھائی ہم بھی تو ہم بھی تو ہو رہی ہے بات ہماری بھی تو ہو رہی ہے ہمارا بھی تو وہ ہے
ہاں ہاں آپ کا بھی ٹاسک کمپٹ ہوا ہاں دونوں کا کام ہو رہا ہے پ
وہ تو ہے بھائی
اللہ تعالی کی مہربانی ہوگی تو سب کا ہم اچھا ہو رہا ہے
وہ تو ہوگا
ہ اور سنائیے بھائی جان فیملی وغیرہ ابو جان امی جان کالا والا سب بڑیا ٹھیک چنگے نا
ہائی سب خیریت ہیں
آ سب کیرت میں رہنا چاہیے اور خدا کی برکت ہونی چاہیے ان پہ اور اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے ان کا سواستھ اچھا رہے ہم تو یہی اللہ سے عبادت کرتے ہیں کہ جو ہمارے ملنے والے ہیں ہمیں جو ان کی سب فیملی کو اچھی اچھے رقی اور ان ان کو اللہ تعالی اچھی برکت دے
وہ تو ہے بھائی انہیں کی وجہ سے تو ہم آج یہاں نہیں ہم وہ نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے آ جاتے وہ تو ہے
یہی سب اللہ ت لگی ہں
آپ کہاں سے ہو آپ
ویسے میں پشچمی ر اس میں مطلب دکن پوروی راجستھان سے ہوں مگر اپ اس کے بارے میں پھر بات کریں گے کوال پہ ہے نا یہ اس میں بات نہیں کر سک سکتے
ہ بائی
لگے مہربانی اچھھی ہے اور اچھی بات ہے
وہ تو ہے بھائی
ہ اور سن آپ
ہاں بھائی نہیں بھائی فس ف فوڈ تو سواستھ کے لیے ہانیکارک ہی ہوتا ہے جس سے کئی پرکار کی بیماریاں اتپن ہوتی ہیں یہیا بت تو ہے جیسے کہ آپ نے د دیکھا ہوگا ک ہ جیسے چامین وغیرہ بر اگر جیسے کہ روڈ کی سائڈ ٹھیلے لگاتے ہوئے دیکھ ہوگا پیٹی جی وغیرہ تو ان کی کہ جو رکھتے ہیں ان کو دیکھو اور جو چائمین وغیرہ بناتے ہیں ان کو د کتنا کیمیکلوں کا یوز کیا جا رہا ہے جس سے کہ کئی پرار کی بیماریاں پھیلتی ہیں
ہ
فاسٹ فوڈ سیون کرنے سے تو پھر موٹ ڈاپا بڑھتا ہے موٹاپا بڑھنے سے پھر وہی ہے پھر نمنگ بیماریاں توپن ہو جاتی ہیں
ہاں کیونکہ یہ سبھی بیماری ماشاء اللہ پیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو پیٹ پیٹ ٹھیک رہے گا تو اچھا سواستھ رہے گا اور پیٹ خراب ہو جائے گا تو پھر پیٹ سے بھی بیماری اسٹار ہو ہو جاتی ہے یہ سب
وہ تو ہے بھائی
ہاں پیٹ کی پیٹ کی بیمارے ہیں س پیڑ سے اسٹارٹ ہوتے ج
آپ نے دیکھا ہوگا ویسے کہ جیسے چھولے بھٹورے کی دکانوں پر ہے جو چھولے بھٹورے بناتا ہے نا
ہاں
تو اس کی کڑھائی ہوتی ہے نا
اچھا اچھا ہاں ہاں
آئل ہوتا ہے اس آئل کو کبھی آپ نے غور سے دےھا ہے جو کڑھائی وغیرہ کو
اچھا اچھا ہاں بتائیے آپ میں نے دیکھا نہیں اب دیکھیں گا کبھی
تو کتنی کالی اور کتنی گندی ہوئی ہوتی ہے اس میں تیل جو بھی آئل ہوتا ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بھی کالا ہے کالا ہے
ہاں ہاں وہ کالا کالا ہوتا ہے اس میںاسٹ فڈ وغیرہ بنات ہیں نا چاؤمین وغیرہ تو اس میں وہ کالا آئلی ہی ڈالتے ہیں وہ کال کالا سے کیا ہوتا ہے کیا کیمیکل ہوتا ہے وہ
نہیں بھائی وہ پت نہیں اور آئل ک کا یوز کرتے ہیں دھرا رہتا ہے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ان کی صفائی وغیرہ بھی نہیں کرتے تبھی تو یہ پرابلم آتی ہے بیماری بیماری اسی سے تو پھیلتی ہیں
ہاں اسی لیے تو بولتے ہیں کہ سعودی دیشی سے جو اپنانا چاہے سے اور ایک فاسٹ فوڈ سے بچوں کو دور رہنا چاہیے کیونک فاسٹ فوڈ کھانے سے بچوں میں جیسے اٹیک کی بیماری آتی ہے جیسے ایک چیز بتاؤ میں آپ کو جیسے اپنے گھر میں جیس پکوڑے بناتے ہیں پوڑی بناتے ہیں اور بھی کچھ بنا کے کھاتے ہیں اپن تو اپن کیا اس تیل کو ایک بار گرم کرتے تھ ایک بار گرم کر کے بعد میں پھر اپ بہت دنوں بعد کے اندر بنا کے کھاتے ہیں تو وہ تیل خراب نہیں ہوتا ہے اب یہ لوگ کرتے ڈیلی یوز لیتے ہیں تو وہ اس میں تیل ویل مطلب ڈالتے رہتے تو اس میں کیا تیل خراب کرتا ہے اتنا گھط ہوتا ہے کہ وہ شریر کو بیکار کر دیتا ہے
جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی پروگرام یا ویسے بھی کوئی تہوہار آتا ہے تو ہم اپنی جو کھانے کی وستویں بناتے ہیں تو وہ بھی اپنے صاف صفائی سے سخت طریقے سے شھ طریقے سے بناتے تو تو انہیں کھاتے ہیں تو انہیں کھانے میں تھوڑی کوئی کوئی پرابلم نہیں آتی جیسے کہ بازار کا کھایا ہو جیسے کہ آپ نے سموسا کھا کے دیکھا ہے تو پیٹ میں کتنی جلن مچاتا ہے
ہاں ہاں ہاں ہ صحی بات تو بھائی جان
مجھے تو زیادہ تر ای سے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے
ہاں تو آدمی اس کر کے کھانے اچھے
وہ الگ بات ہے کہ جو فرینڈ مل گئے ارے یار چل تو بھی چل تو نہیں جا رہا ہے یہ وہ
نہیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی اٹک جائےیں کبھی کبھی بات کھا لے مگر ایے ڈیلی وے زیادہ یوز کرنے سے کیا شریر کو ہانیکار ہوتا ہے اور جیسےا اپ جیسے چاؤمین برگر کھائیں گے تو آٹومیٹک گالوں پہ منہ مطلب ایے موس ہو جات ہے جیسے پنس ہو جاتی ہے تو یہ یہ بیماری کیا آئل کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ
وہ تو ہے بھائی اور اس سے بھی کئی پرک کی جو مطلب شریر میں جو ارجا اتپن ہوتی ہے وہ بھی ہانیکارک ہوتی ہے جو کیمیکلوں سے کھاتے ہیں جس سے کہ حوانت تو پھیلتی ہے ان سے کیمیکل مےتے یہ شریر میں جلد ارجا اتپن کرتے ہیں تو پھر وہی پرابلم آ جاتی ہے پھر یہ بھٹکتے ہیں زیادہ ارجا ہو جاتی ہے تو پھر پریشانی کرتی ہے وہ جیسے چائمین وغیرہ کھاؤ گے تو کسی نہ کسی کا سائڈ افیکٹ تو ہے
آپ پیٹ پیٹ سے مطلب ریلیٹیڈ تو پ گےتنے پیڑ میں گ گیس میں نہیںن گی تو مسٹیک نتائے گے
ات
ہاں تو بھائی جان اور سناائیے آج
ہاں بھائی سب بڑھیا ہے آپ کے یہاں سب خیریت ہیں
ہاں سب بڑھیا کیرت میں ہے اور ہے اور اور کی ہوگی تو ہی ہوگا اللہ کی برکت ہونی چاہیے میں تو چاہتا ہوں کہ سب پہ اللہ تلہ خ کی بر قت ہو تاکہ اللہ کی برکت ہونی چاہیے سکتے
وہ تو ہے بھائی ک کی جرنی کے بارے میں بات کروں تو میں نے جو اپنا انٹرویو کے لیے فسٹ سیشن تھا وہ کنیکٹ میں اٹینڈ کیا تھا اینڈ اس سیشن کے جس فال کٹ گئی جیبین گ ج ا شان چالی ہے
کھے آپش بھائی جان
ہاں بھائی ہلو خداپس ٹائم ہو گیا بھائی
ہاں ہاں
ہیلو ٹائم
ہ ہاں خد آپ اس خدابس
خدا حفظ بھائی